ہلو
ہاں
ہاں بتاؤ کیا بول رہے تھے
اور پرتیبونا
کون پرتی پڑا وہ ہے
اے وہ
سپری ہے
ہاں ہاں ہاں
کیا بول رہا تھا
بول رہا ہوں پنگ کو ادھر لے لیتا ہوں
کیا
پلنگ کو ادھر سائڈ میں لیتا ہوں روکے باٹ
ہاں ہاں لے لیں ما جی ہ لا گیا سے باپ مے جی جیٹ ہچ
ہیلو ہلو
ہاں بتاؤ
ارے وہو ہ نا جب پہلے کہے گی اس کی ممتا کی بس بز پ ملتا ہے تھا
پردپوا
ہاں
اچھا ایک منٹ رکو پردپوا ممتاک
ہاں
ہاں پھر کیا ہوا
جو اس نے بول دیا کہ میرا بھائی رہتا ہے مس مت کیا گ میرے پاس
اچھا
تو نے دیکھا میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا بینچز وہ میری طرف دیکھ رہا تھا
پردیپ نا
ہاں
ہاں وہ وہی نا ہم تم کو بولے کہ ادھر دیکھو پتا ہے کیا ہوا ہے ہم کوئی چارے کر رہا تھا کہ مطلب کچھ ہے سے ممتا کی طرف تم کو تو جی ہم بولے کہ اچھا تو ہم سوچے کہ رکو اس کی جلاتے ہیں اسری بول تھ لو پر منتا کی اور دیکھو تاکہ اس کا جول ہے اس لیے تم کو بولے تھ کہ تم دیکھوؤ جائے
اچھا میر کو پوچھ رہا تھا نا وہ ر کس سے گ چل رہا ہے
ہاں ہاں
ہیلو
ہاں تو بتاؤ کیا ہوا ہاں ہلو
وہ آنند ہے
ہلو
س رہے
ہاں بتاؤ بتاؤ کیا ہوا پھر جب میسج کیا تو
ہ
آواز نہیں آ رہی ہے ہلو
ہاں
آواز نہیں آ رہی ہے کیا ارے یہیں پہ ہوں ہاں
تو بول رہا تھا
ہاں ہاں
ہاں ت مگ کا کسی چکر چل رہا ہے
ہاں ہاں تو پھر کیا ہوا ہے اسس کے پاس کال جب میسج کیا تھا تو
وہ کالج نہیں آتا تھا تب اس کے نوٹس کے لیے می کرتا تھا پ
اچھا بہت سٹیک ہے
آج کو جمن نے بولا تھا ممتا ممتا بول رہا تھا
ہ
وہی گوارہ تھا وہ بس
گھسڑی کے گاڑ مار لیں گے ہم ان کا سب د
توس آپ کے پاس بتاؤ اسر
ہاں
اس سے آپ کے پاس بیٹا کے مل جائے گ
ارے ہم کو اگر بات کرنا رہتا نا کسی سے بھی تو سارا ہم کب کا کر لیے ہوتے لیکن ان نہیں کرنا ہےتے لوگ ہم تو کو بتایا نہیں ایسے نارمل بات کر سکتے ہیں
نارمل وات کے لیے نارمل وات کے لیے تو بول رہا ہوں
بیٹھے گ تب ن آپ زبردستی تھوی اٹھا کے بیٹھے اٹھا سکتا بوسڑی کا ہم ہاں ادھر بیٹھتے ہیں اس کو پتا ہے کہ سلام پیچھے نہیں بیٹھتے ہیں اور فالتو کے لوگ گر رہا اب وہ پہلے آتا تھے تو پوچنا رنکو سے یا پھرشنو سے ج کے پیھے بیٹھتے تھے پورا
ہاں ہاں ہاں
اب ایک دم آگے سے یا تو دو نمبر والی سیٹ پہ بیٹھیں گے ادھر سے یا پھر تین اگر رپور سر آتے ہیں تو تین نمبر والے پہ آ نہیں سر دو نمبر کیکہ آگے دو چر بیٹھنا ہے اس کے بعد سے تو یہ والا سین رہتا ہے جن تو ہم اب ہمارے پاس وہ دیکھتے ہو کہ وہ سینئر ہے جو وہ آ کے بیٹھ جاتی ہے تو اگر اس کو چاہ ا تو یہ آ کے نہیں بیٹھ جتے آدھی تو نارمل بات کرتے مطلب بات کرتے ہوئے آتے ہم لوگ کب پتا نہیں اس کو کیا چھو لی رہتے بن چ اق اس میں بھی بھیا اس کے پاس رہتا ہے
ہ
بس میں تھوڑی اس کا بھیا آئیں گے پاس ہ وہ جو کالج میں ہے تو کالج میں تو کوئی بھی کوئی بھی بات کر سکتا ایسا تھوڑی ہے کہ بھیا بھ بھیھی منع کریں گے چلے بھیا ج تمہاری گاں پارے ہیں ج دن میں ہ بڑیا درد مارے آ اس کے بعد گھر سے نہیں نکلیں گے کالج نہیں جائیں گے بھیا جس نے ہم کو کچھ کرے ہاں بولیں کہ چل تم باہر نکل کے دکھاؤ تمہاری گ ڈکتے ہیں کنا چا رہ جیں گے دو چار وہن ایک ایک ایک دوست ہ ایک دوست ہے اس کے پاپا کا ایس آئی سے ڈی ایس پی میں پرموشن ہوا ابھی تین چار دن پہلے
ہاں
کا ہے ٹونک کا ہے ٹونک کہاں ہے
ک کس کا
کپل نام ہے اس کا کا اسی کے پاپا کا پرموشن ہوا ہے ایس آئی تھے پہلے تو اب ڈی ایس پی بنے ہیں سب پارٹی دیں گے بہن چوں دیکھے گن ہم کو ابھی ایگزام ان کا
ن آج اچھا ایکتنا نہیں ہو
ہاں بوللا ہے کہ اس ہم ت کو پ ہم ان کو بولے ہیں کہ اگر جس دن ت پاس ہو گئے اس دن تم کو لے چلیں گے ٹھیکے پہ بٹھا کے جون سی برانڈ پہ بولو گے اس دن پورا پینا ہے ایک دم نٹ وہیں پ پینینا پورا ایک دم ٹھیک کمہاری کان ہے نا ہل جائے اتنا پینا ہے اتنا پلائیں گے ہم تو وہ ایک دم ا ہو تمپت تھوڑی جتنا پ ہوگے بس تم کو بڑھیا نمبر سے پاس ہو جانا ہے جیتنے میں
اسا س
کیونکہ گاڑ ہم اتنا جلا دیتے ہیں کہ طل ہی ڈر کے ہمارے پورا رات رات بھر پڑتے ہیں
ج جی
یہ تو سالا پڑھنے والے ہیں یہ تو سال ایگزام آتا تا تھا بک چودی کر رہے ہیں ایسے بیٹھ کے
آج دوئی د خ موکے
ہاں ہؤ صی ہے آج تو پورا بھر بھر کے ہی آئے ہیں ساھے چالیس پیج بھرے ہیں سائکوج کبرات اسٹور ل ہاں ہاں بتا رہے تھے ہم کیونکہ سائیکولوجی میں جانتے ہی ہو کہ سالے کتنا لکھنا ہوتا ہے جو آتا ہے لکھو
ہاں
ہوں وہی ہے بنا کے ایسے کوئی سے بھی ایڈ کر کر کے لکھتے رہو تو وہی والا سین ہے تو یہ لکھے ہیں خوب اب کل فنڈامنٹل کا ہے پرسوسیشن کا ہوگا ہے سب سے ٹف تو اٹمی کہ ہی رہتا ہے اچھا بیک کس میں لگتا ہے زیادہ تر
نہیںٹ میں
اور
اور اللہ
پنچ اور سب سے ایزی اس بار اٹمی ہی ہے
ہ
ہ جر جو دیا ہے پورے سسٹم کا
ہاں
دیکھنا ہم لوگ کے اگر غلطی سے ہم مطلب ہمارا ایڈمیشن رہا ایڈمیشن رہا دیکھ لینا کتنا ہارڈ آئے گا بینچو کتنے سال کا ہم دیکھیں
ٹھیک نہیں تھا وہ انا نہیں تھا
سالو پیپر بھی دیکھیں سالا اس میں بھی اتنا نہیں اتنا ایزی اتنا ہی ابھی تک ایگزام مطلب نہیں ہےیا پہلی بار ہے گی تو اتنا ایزی آیا ہے سر
ہاں ریکارڈ اچھی بار کاار
ہاں وہیں تو
جب سے آرام سے چل رہی نا تب سے بھی اب کی بار آیا بھی
ہاں اتنا ایزی مطلب ابھی تک نہیں آیا تھا پہلی بار ہوا ہے کہ اتنا ایزی آ گیا سل
ہی ایک بار بہ چ تھا
آ
نہیں پر بوت بھی س تھا
ارے پیپر اٹمی والا تو پورا ایزی ہوا ہے یہ یہ بھی جو پڑھے ہوں گے ان کے لیے تو پورا ایزی ہوگا ہے
ہ
ہاں جو پھا ہے اس کے لیئے تو سب ہی چیے ہیں
اٹ م آندے
ہاں
ما ڈٹوکری کہ میرے تو اپنے پڑھا ہے جتنا کیسے تو آ گیا ہو کسے
وہی تو جو بھی پڑھایا وہ سب آیا ہے
ہاں
نہیں تو
اس کا مطلب آپ اپنے اٹو میں دیکھنی پڑیں گی
ہاں ہاں وہی سے پڑھے ہیں سب ہے
ے اپن ج آ گے تو اپنے بہت تھوڑا پتا لگا
سلا ویسے پڑھے ہیں ہم لوگ آب وہیزام ہوتا تھا مزہ آ جاتا ہے
ہ ہاں
اب تھوڑا اب لیٹ سے ہوگا ایگزام تو کیا ہوگا کہ سر اب مزہ نہیں آئے گا ایسے پڑھتے ہیں تب میں مزہ آتا ہے جب پڑے رہتے ہیں آ تورنت ایگزام وغیرہ ہوتا ہے سب ا جاتا ہے
ارے وہ چمندنے میرے فون میں اس کا لگے گا میسیجے
کیا چمن کا
وہ گیا میں تمن بات اس نے پیپر بھیج رہا تھا
چمن کے پاس کیا بھیج رہے تھے آواز تھوڑا کلیئر نہیں آ رہا ہے
ار پپر د پپر
جس کو چمن کو ہاں
جو بھی ج رہا ن
سمن کو
آج والا پیفر بھیج رہا تھا
تو کیا ہوا
پ اس میں کیا ہے کہ نیچے لکشمی آ رہی تھی نمبر
اس اس چ لگے کیا
ارے اس کے نہیں چلا گیا
ہاں
چمن نے دیکھ لے تیرے پاس اس کا نمبر کیسے تو کسی سے بات ہی نہیں کرتا نا
ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں تو اس کو کراپ کر کے بھیجنا چاہیے خدا آپ بھیجےپ نارمل ک کرتے ہیں
آاں
نارمل کال کرتے ہیں
کون کرا ت
ہم نارمل کال کرتے ہیں مطلب ایسے خدا آفس والا ٹائم ہو گیا
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ب
ہاں